ہو ہلو
سلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
میں بالکل خیریت آپ فرمائیے اپ کیسی ہیں
جی ہم بھی بی بالکل خیریت سے ہیں بتائیے کیا ہو رہا ہے اپ کے گھر پہ
میں تو کچھ نہیں بیٹھے تھے ٹی وی دیکھ رہے تھے تو سوچا چلو فری ہے ابھی تب سے ٹی وی دیکھ رہے تھے چلو سوچا چلو باجی سے بات کر لیا جاے
جی بالکل صحیح کیا آپ نے ہمارے یہاں پہ بھی بےحد ہی بارش ہو رہی ہے تو ہم بھی یوں ہی باہر بیٹھے ہوئے تھے بس پھر میں سوچا چلیے آپ سے تھوڑی باتیں کر لی جائے
بالکل ہمارے یہاں پر بھی آج بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے کچھ دنوں پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی اب یہ دو دن سے اس میں واپس سے بارش شروع ہوئی ہے تب اچھا لگ رہا تھوڑا ٹھنڈا ٹھنڈا موسم خم ہو جاتا ہے نا تو کافی اچھا لگتا ہے نہیں تو پھر بارش جی سی جاتے بارش جیسے ہی ختم ہو جاتی ہے پھر ویسے گرمیاں شروع ہو جا اتنی گرمی لگنے لگ جاتی ہے تو کافی دقتیں ہوتی ہے
جی بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ
اور بتاؤ آپ کا ناشتہ ہوا کیا
جی ہو گیا بس ہم بھی وہیں کھانا وانا کھا کر کے بیٹھے تھے بارش ہو رہی تھی بھیا جی باہر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی ہم نے سوچا چلیے تھوڑی ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیا جائے اور اب آپ کے گھر پہ کھانا ہو گیا
نہیں تو یہی ہے دوپہر شام کا جو ناشتہ ہوتا ہے چھٹی بھی ہے اور بارش میں کچھ چٹپٹا کھانے کا کافی من ہو جاتا ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ویسے کھانے کی چیزیں تو آج کل بے حد ہی اچھی اچھی آ تی ہیں مطلب جہاں دیکھو وہاں اے مطلب ایک سے بڑھ کے ایک اچھی اچھی چیزیں بنا نہی ان لوگ کھانے کی تو
باکل کھانے کے تو باقی بھائی جان کھانا میں دیکھا جائے تو سب الگ الگ رجیہوں میں دیکھا جائے تو الگ الگ پرشدھ کا کھانا ملتا ہے ناشتے کا الگ کھانا ہوتا ہے ان کا فیمس ان کا جو بھی کھانا رہتا ہے ان کا الگ الگ را جیوں میں دیکھ دیکھا جائے تو الگ الگ کھانے اتنے فیمس ہوتے ہیں اور اس راجیہ کے علاوہ ا باقی راجیوں میں بھی کافی کھانا فیمس رہتے ہیں ان کے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ اپنے ہمارے ملک میں اتنے سارے الگ الگ شہر ہے الگ الگ شہروں میں سب الگ الگ پرکار کے کھانے بناتے ہیں الگ الگ پ پرکار کے کھانے کھاتے ہیں مطلب سب دیشوں میں ان کا الگ الگ ایسے ایسے ڈشز ہے جو ان کی ایک دم پرسدھ ہے وہ لوگ انہیں چیزوں کو زیادہ تر کھاتے ہیں
بالکل صحیح کہہ رہی ہے آپ کھانا کا دیکھا جائے تو دیکھا جائے تو کھانا الگ الگ رجوں کے حساب سے اتنا پرسھ ہوتا کہ ہر راجوں کو لگتا ہے کہ اس رجا کا کھانا کھانے کا الگ ہی مزہ آتا ہے سب ایک دوسرے ملک رجوں کا کھانا کھانا بھی بہت اچھا کرتے ہیں ہمارے یہاں پہ دیکھ رہے تھا بارش کا موسم ہوتا ہے تو لوگ وڑا پاؤ وغیرہ کھانا زیادہ پسند کرتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ ہمارے یہاں پہ بھی ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو الگ الگ طرح کے کھانے کھاتے ہیں لوگ اسے جیادہ تر لوگ یہاں پہ بارش وغیرہ ہوتی ہے تو بھجیا ہو گیا پھر بھو ٹے بہت ملتے ہیں باہر بارش کے موسم میں یہ ساری چیزیں بہت زیادہ بکتی ہیں بارش کے موسم میں تو
ہاں بالکل تو یہ موسم کے حساب سے بھی کھانا ملتا ہے بھٹے وغیرہ دیکھا جائے تو اور موسم دکھائی بھی نہیں دیتے اور جیسے بارش وغیرہ آ جاتی ہے تو ان کا بھی کام دگنا ہو جاتے بارشوں کے چکر میں
بالکل صحیح فرما ری آپ ایسا ہوتا ہے جیسے موسم بدلتا ہے اسی حساب سے پھل بدلتے ہیں اس حساب سے سبزیاں بدلتی ہیں الگ الگ سبزیوں کا الگ الگ سواد آتا ہے موسم کے انوسار ہی چلتا ہے یہ ساری چیزیں کہ ہم سبزیاں جو کھا رہے ہیں کبھی ٹھنڈ کے موسم میں کچھ زیادہ ہی اچھی لگتی ہیں تو وہی سبزیاں گرمی کے موسم میں اتنی زیادہ اچھی لگتی نئی ہے
بالکل الگ ہی بات ہے سبزیاں کو لیک کے کھانے پینے کی چیزیں دیکھا جائے تو موسم کے حساب سے ملتی ہے ایک موسم میں آ جاتا تو یہ کھانا پینا وغیرہ زیادہ ملنے لگ جاتا ہے گرمیوں کے ٹائم آتی ہے تو پھل وغیرہ دیکھیے آم تربوز وغیرہ جو ہوتے اس میں دیکھا جائے تو وہ اتنا اس موسم اتنا زیادہ ملنے لگ جاتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے کہ موسم کے حساب سے کھانا پینا بھی ملتا ہے تو کافی دیکھ کے اچھا لگتا ہے لوگ فائدہ بھی اٹھاتے کافی کھاتے گھر میں بناتے نئے نئی طریقے سے نئی نئی ریسیپی وغیرہ ٹرائی کرتے ہیں تو کافی اچھا لگتا ہے
بالکل اور ایسا ہوتا ہے کہ موسم کے حساب سے صحیح چیزیں بدلتی رہتی یہ تو کوئی انسان بور بھی نہیں ہوتا ہے کھا کھا کے اس کو پھر
بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ ہمارے یہاں پر دیکھ بارش وغیرہ ہو جائے تب خت پلیس وغیرہ چیزیں ہوتی ہے پاؤ بھاجی بجیا ٹائپ کی چیزیں کافی تو لوگ کھاتے بھی اچھا بھی لگتا ہے بارشوں کے ٹائم پہ یہ سب کا زیادہ سواد بھی آت ا تو اچھا لگتا ہے سب لوگ
تو جتنی چیزیں کھا لیں گرم گرم اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے
بالکل ایسا کبھی کبھی ہوتا ہے کہ زیادہ کھانے سے بھی ایچنگ وغیرہ بھی ہو جاتی ہے باہر کی چیزیں کھانے سے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب زیادہ ہمیں باہر کی چیزیں کھانی بھی نہیں چاہیے کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے وہ لوگ کیا ڈال کر اس چیز کو بنا رہے ہیں کتنے مس الے ڈال رہے ہیں کیا کیا چیزیں جو ہماری شریر کو نقصان پہنچا سکتی ہے وہ لوگ ایسی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ تیل کا استعمال کرتے ہیں وہ لوگ کتنے پرانے پرانے تیل رکھے رہتے ہیں خراب خراب اسی چیزوں سے انہیں تیل میں ان چیزوں کو تل کے بنا دیتے ہیں تو یہ سب چیزیں ہمارے شریر کے لیے ٹھیک بھی نہیں ہو تی ہے
بالکل صحیح فرمایا بارش کے موسم میں بھی باہر کی چیزیں نہی کھانی چاہیے کیونکہ سب کھلا وغیرہ رہتا تو مکھیاں وغیرہ بھی آتے ہیں کافی بیمار ہو جاتے ہیں سب اور بچے بھی ہوتے ہیں کہ باہر کی چیزیں کھانے سے زیا دہ بیمار ہو جاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اس دن چ ٹ بٹے کو چکر میں ایسا نہیں ہے کہ باہر کی چیزیں ہی کھاتے رہے ہوتا ہے کبھی کبھی گھر میں بنا کے کھا لے جب کبھی کبھی ہوتا ہے کھانے کا کافی من ہوتا ہے تو گھر میں بنا کے کھا لیں کیونکہ بارش کے موسم میں تو باہر کا کھانا تو اور بے کار ہو جاتا ہے بارش بھی رہتی ہے مکھیاں بھی بن بنا تی رہتی ہے تو کھانا اور خراب ہو جاتا ہے اتا اچھا نہیں لگتا اسی لیے گھر میں کھاؤ تو زیادہ اچھا ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہے آپ ہم تو یہی چیزیں مطلب ہم ر رکھ تے ہیں کہ ہم جو بھی ہمیں کھانے کا من کرے تو ہم زیادہ سے زیادہ گھر پر بنا کر ہی اس کو کھائیں ہمارے کوئی بھی گھر والا سے باہر سے نہ کھائے کیونکی موسم کے انوسار چیزیں بدلتی ہے اور بارش میں تو اتنی زیادہ جگہ جگہ گندگی رہتی ہے کی ہمیں پتا ہی نہیں اس چیز میں کیا ملا ہے کیا کون سی مکھی کون سے مچھر اس وہ چیز کے پر بیٹھے ہیں یا پھر کیا گندگی اس چیز کو کھانے سے ہمارے شریر کو کتنا نقصان ہو سکتا ہے تو اس سے اچھا زیادہ سے زیادہ ہمیں گھر میں ہی چیزیں بنا کر کھانی چاہیے بھلے ہم کچھ بھی کھائے
بالکل صحیح کہہ رہی ہے ہماری امی بھی یہی کہتی کہ گھر میں سارا سامان رکھ لیتی ہے اور شام کے ٹائم پر ہوتا ہے کبھی کبھی باہر کی چیزیں کھانا کم ہے تو ہماری امی گھر میں ہی بناتی ہے جیسے وڑا پاؤ جیسی چیزیں ہو جا تو ہماری امی گھر میں ہی بناتی ہے تو اچھا لگتا ہے کہ باہر کی چیزیں بھی تھوڑا دور ہو جاتی کیونکی اپنے گھر میں بناتے ہیں تو ہمیں پتا رہتا ہے کی کون سے مصالے تیل وغیرہ کا استعمال کرنا رہتا ہے کیونکی باہر تو ہمیں پتا ہی نہیں چلتا ہے اور باہر کی چیزیں کھانے سے کافی بیمار یاں بھی آ جاتی ہے باہر کی چیزیں کھانے سے چہرے کا رونق بھی چلی جاتی ہے موٹاپا بھی آنے لگ جاتا ہے ا چہرے پر جھڑکیاں جیسے بھی ہو جاتی تو کافی چہرا یکدم کھلا کھلا نہیں رہتا پاتا ہے باہر کی چیزیں کھانے سے جیسا لگتا ہے کی بیماریاں جیسی ہو جاتی منہ پہ اتنے پمپل وغیرہ بھی آنے لگ جاتے ہیں تو اچھا نہیں لگتا ہے پورا چہرہ خراب ہو جاتا ہے باہر کی چیزیں بار بار کھانے سے
بالکل صحیح فرما رہی ہے ایسا ہوتا ہے کی وہ لوگ زیادہ تیل کا یوز کرتے ہیں اس میں اور مطلب وہ چیزوں کو کیسے بناتے ہیں بنا ہاتھ دھوئے بنا کچھ بھی کیے اب ہم دیکھ تو رہے نہیں ہے اسی وجہ سے اس کو کھانے میں کبھی کبھی زیادہ تیل کھانے میں ہمارے منہ پہ مطلب پمپل نکل آتے ہیں یا پھر اس کا ریئکشن زیادہ ہو جاتا ہے تو ہماری طبیعت بگڑ جاتی ہے اس وجہ سے باہر کی چیزیں اوائڈ کر کے ہمیں گھر میں کھانا بنانا چاہیے اور اسے گھر میں ہی کھانا چاہیے وہی بہتر رہتا ہے
آں اس لیے باہر کی چیزیں ہوتا کہ دور لیے باہر کی چیزیں جتنا سوادشت ہوتا ہے اتنی بیماریاں بھی آتی ہے ہم سب کو پتا ہے کہ باہر کی چیزیں کھانے میں کافی بیماریاں آتی پھر بھی لوگ باہر کی چیزیں ہی کھاتے ہیں کبھی کب کبھی کبھی کسی کے پاس سمے ہی نہیں رہتا ہے یہ گھر میں بنانے کا بھی سمے نہیں رہتا ہے اس لیے کو بھی باہر سے کھا لیتا ہے تو باہر باہر کی چیزیں کھانے سے صحت شریر کو کافی نقصان کر باہر کی چیزیں کھانے سے اسی لیے گھر کا
آپ ویسے وہ کون سی چیزیں زیادہ پسند ہے کھانے میں
دیکھا جائے تو باہر کی چیزیں ہم تو ویسے بھی کم ہی کھاتے ہیں کیونکہ باہر کی چیزیں ہم کھا لیتے ہیں نا میدے والی چیزیں تو دیکھا جائے تو شریر سے اتنا سان کرتا ہے تو کبھی کبھی ہم کھا لیتے ہیں اور کبھی کبھی بھی ہم کھاتے تو ہمیں پیٹ وغیرہ میں درد ہوت ہے سمسیا ہونے لگ جاتی ہے اسی لیے ہم دیکھا جائے تو گھر کا ہی کھات تے اور ہم کو اتنا بھی نہیں پتا کہ ہمارا سب سے پسندیدہ کھانا کون سا کیونکہ ہم سارے کھانا کھا لیتے ہیں کسی میں بھی ناٹک وغیرہ نہیں کرتے جو ملتا ہم وہی کھا ہی لیتے ہے
ہمارا بھی یہی ہے مطلب ہمیں گھر میں جو اچھا گرم گرم کھانا مل جائے ہم اس سے خوشی خوشی کھال مطلب ہمیں تو وہی اچھا لگ جاتا ہے جو گھر پہ بن جائے
ہار وغیرہ ہوتا ہے وہ سب مل جاتا باہر کی چیزوں میں دیکھا جائے یہ سب ملتا نہیں ہوتا سے بیماریاں آ جاتی ہے اور گھر میں دیکھا جائے تو پروٹین وغیرہ کی
خرچ ہوتے ہیں باہر کی چیزیں کھانے میں ہم وہی چیز گھر میں ہم اتنی ساری بنا کر کھا سکتے ہیں وہی اگر ہم باہر کھانے جائیں گے تو ہمارے زیادہ پیسے لگیں گے ہمیں زیادہ چیز بھی کھانے کو نہیں ملے گی اور ہماری طبیعت بھی پگڑے گی وہ الگ ہو جائے گی اسی لیے ہمیں زیادہ تر تو گھر کی چیزیں ہی کھانی چاہیے
بل باہر کی چیزیں کھانے سے دیکھ
شروع کر کے بےحد اچھا لگا
جی ہمیں بھی آپ سے بات کر کے کافی اچھا لگا کہھر ابھی باہر کی چیزیں کم ہی کھانے سپم کرتی ہے
جی ہم بھی باہر کی چیزیں کم ہی کھانا پسند کرتے ہیں اور ہم تو سب کو یہی کہتے ہیں کہ باہر یہ چیز تو کم ہی کھانی چاہیے
بالکل ہمارا بھی ایسا ہی کچھ کہنا ہے کیونکہ باہر کے کھانے سے بیماریاں آتی ہے
جی بالکل صحیح فرما رہی ہیں اپ چلیے اللہ حافظ
اللہ حافظ